ہیلو
ہاں جی فرمائیے
السلام علیکم جی کیسی ہو
وعلیکم اللام بڑھیا ہے بڑھیا ہے سب خیریت اور بتائیے
ہاں جاں بھی سب کھیلیتی ہیں کانا پکا لیا آپ نے
کھانا پکا لیا اور آپ نے روٹی لائی
جی ہاں بالکل روٹی لائی
اچھا اور بتائیے آج کل آپ کے بڑے نئے نئے اسٹیٹس اور اسٹوری وغیرہ لگا رہے ہو کہاں گھوم کے آئی ہو
جی ہاں میں تو ابھی کہیں گھوم کے نہیں آئی لیکن میں کشمیر جانے کا پلان بنا رہی ہوں
اچھا کشمیر جانے کا پلان بنا رہی ہو کشمیر جانے سے پہلے ہی آپ اتنی سندر سندر بادیوں کی فوٹو لگا رہی ہو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہیں آپ شملہ منالی گھوم آئی ہو
اچھا جی جی یہ تو آپ نے صحیح فرمایا تھوڑا تھوڑا
اچھا ویسے بھی اچھا ہو جائے گا کیونکہ نا ہ ایک سمے ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا گھوم لینا چاہیے اور ویسے بھی من مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے نا تو باہر کی جیسے باہر کا پرورش دیکھتے ہیں نا تو وہ ایک دم اتنا خوبصورت اچھا لگتا ہے یہ اپنا سارا گم بھول کے سارے سکھ میں بول کہ ایک دم خوشی کے ماحول میں جنیں اس کا تھوڑا سا انداز مل جاتا ہے
ہاں ت سال آب آپ نے بالکل صحیح فرمایا
ہاں جی اور آپ فرمائیے گھر پرریوار میں سب خیریت
ہاں گھر پرریوار میں سب کے لیے
ویسے کشمیر میں کون کون جا رہا ہے
کشمیر میں ابھی تو پلان بنا رہے ہیں جانے کا امی جان خالا ماموں جان د ایک یہہ کون کون جاتا ہے آپ بھی چلو گی ساتھ میں
ہاں جی میں بھی چلوں گی ساتھ میں بنائیے بنائیے پلان بنائیے کیونکہ نا جب ایک ساتھ خاندان کے لوگ جاتے ہیں نا تو ایک دم رونق رونق کیا مطلب اللہ ہمارے رشتوں میں بھی برکت پرسانے لگتا ہے
ہاں جی بالکل صحیح کروایا آپ نے ہی سالنا اور جیسے ہی پورے پر خاندان کے ساتھ میں جاتا جاتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے اور ہاں میں نے تو کچھ پیکنگ وغیرہ بھی کر لی ہے آپ بھی کر لینا
ہاں جی پیکنگ بالکل پل کر لیں گے ویسے تو وہاں کا موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے کشمیر کے وادیاں جہاں ٹھنڈی ہوائیں اور وہاں کے پھل وہاں کے ڈرائی فروٹ مطلب ایک دم نیچورل چیز پہاڑوں کے بیچ میں سندر کتنی خوبصورت نظارے ہوتے ہیں ہاں جی
ہاں وہاں کے نظارے تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں
ہاں اور ویسے عید کا تہوار بھی تو نکل کے گیا ابھی ابھی کیسا نکلا عید کا تہوار
ہمارا تو عید کا تہار بہت ہی اچھا نکلا آپ کا کیسا نکلا سبھی رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے
ہاں بالکل بھی پورے خاندان کے جتنے بھی رشتے دار تھے سارے لوگ جڑے اور ایک دوسرے کے گلے بھی ملے اور جو عید ہوتا ہے نا ہمارے جو عید ہے ایک طریقے سے بھائی چارے کا پیغام بھی دیتا ہے گلے ملتا گلش سے کب دور کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا رہا کیونکہ گھر میں ایک دم ماحول بن گیا بہت
ہاں ویسے بھی اب تو بکرا عیدیں ہاں ہمارے یہاں پہ تو بہت ہی رشتے دار آئے ہوئے تھے بکرے کی قربانی دی گئی تھی
کرتی تھیں ہاں جن کے اوپر بلی دینے کا آیا تھا لیکن وہاں بکرے نے اپنی بلی دے دی تبھی سے ہم لوگ بکری عید مناتے ہیں
ہاں اسشاء اللہ لیکن مجھے تو یہ بالکل ٹھیک لگتا ہے بکرے کی قربانی دیتے ہیں
ہاں جی جی جانوروں نے انسان کے لیے اپنی قربانی دیے ہے نا
ہاں لیکن جانور بھی تو ایک انسان ہے یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے
بت تو ہے ہی کیونکہ نا ہمارا دھرم جو کہتا ہے ہم دھرم کے انسار چلتے ہیں
ہی
اور سب کیریئر
ہاں سب کہہری ہے
آپ بھی فرمائیے کچھ
جی ہاں بس میں تو کشمیر جانے کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں میں نے کچھ دوائی وغیرہ بھی رکھ لی ہے راستے میں تو پتا ہے آپ کو
ہاں جی
دوائیاں وغیرہ لے جانا ضروری ہے پانی کی بوتل وغیرہ ایک دو کپڑے وغیرہ بھی لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں لے جائیں گی ک زیادہ
کھانے پینے کی چیزیں لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوںکہ نا وہاں پہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اللہ اللہ اتنی خوبصورت اتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں کہ اپنے یہاں کا سب کچھ بھول جاؤ گ اگر وہاں کا ڈرائی فروٹ بھی کھا لیا تو
ہاں ایشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا وہاں جا کر تو ایسا لگتا ہے آنے کا من ہی نہیں کرتا تا ہے اگر آ بھی جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اب اپ اپنا دل وہیں پہ چھوڑا ہے کیا
ویسے بھی تو کہتے ہیں کشمیر جنت کا شہر ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہوں اور بتاؤ تاج گئے ہو اھ کبھی
کیا ہوا
تاش دیکھا ہے کیا کبھی آپ نے
ہیلو
ہاں جی آپ نے
جی ہاں بالکل میں نے ایک دو بار دیکھا ہے تاج محل اب اب کی بار میں لال قلع بھیی دیکھ کے آئی تھی
اچھا ویسے بھی تاج محل کے بھی خوب چر خوب چرچے ہیں محبت کی نشانی ہیں وہ بھی
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا تاج محل تو محبت کی ہی نشانی ہے
ہوں کیونکہ نہا بیگم شاہجہاں نے اپنی بیگم کی یاد میں اپنے ان کی یاد میں تو بنوایا تھا ان کو وائٹ سگرر سے کتنا خوبصورت یا اللہ کتنا خوبصورت ہے وہ
ہاں عشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا بہت ہی خوبصورت ہے اور جس کاریگر نے اس کو بنایا تھا نا اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے تھے کہ اس جیسا تاج محل کوئی دوسرا وہ ویسا تاج محل وہ کہیں اور بھی نہ بناا جی
ہاں ہاں ہاں ہاں وہی وہی وہی وہی صحی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاں جی دیکھو لال قلعہ تو لال قلعہ تو دو ہیں لیکن تاج محل تو آپ کو دیکھنے میں وہی ملے گا ایک ہی جگہ دوسری جگہ تو آپ کو مل ہی نہیں سکتا
ہاں
تاج محل تو آپ کو یہ کہ کیا ہوا
اور تو کچھ نہیں ہے تاج محل ایک ہی ہے دنیا میں ہے نا
ہاں تاج محل تو ایک ہی جگہ ملیے گا نا آپ ہو
جے بھی دنیا کی خوبصورت چیز ہے پیار اور محبت کی نشانی وہ تو ایک ہوگی نا
ہاں جبھی تو اس کی ہاتھ کٹوائے تھ اگر اس کی ہ ہاتھ بھی نہ کٹتے تو شاید ہو سکتا تھا کہ دوسرا بھی تاج محل بن جاتا
ہاں تبھی تو وہ اسی کو تو کہتے ہیں عشق اور جنون
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہ اور بتاؤ ہمارے یہاں نا خالہ آئی ہوئی ہیں اور خالہ کی بیٹی کے شوہر بھی آئے ہوئے ہیں جیسے میری باجی کے شوہر میرے بھائی جان
اچھا جی تو آپ تو انجوائے کر رہے ہوں گے سبھی ایک
منچی بالکل عید کے تووہار سے وہ لوگ گئے ہی نہیں ہے بدر ہی ہے
ہوں ہاں بالکل صحیح بولا اپپ نے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں نہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے
ہاں یہ اللہ بالکل ایک دم بالکل الک یا اللہ بالکل ایک دم گھر میں رونق برکت برسنے لگتی ہے اور رشتے تو حلہ کی دن ہے خوبصورت نظارہ ہے
ہاں جب وہ چلی جاتی ہے نا اس کے بعد میں مجھے تو سنا سناسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے پتا نہیں کیا چیز چلی گئی ہے ایسو
بالکل بکل صحی فرمایا آپ نے اور آپ سنائیے اور اور سب رستے وغیرہ جیسے کہ جو عید کے تہوار پہ جو لوگ آئے تھے سب خیریت سے
ہاں ہاں سب کھیریی ا تھی پہنچ گئے ہمارے یہاں پہ تو
ہوں
ایک تو گرمی کی وجہ سے کوئی بھی رکاوی نہیں تھا زیادہ دن کے لیے بس ایک دو دن کے لیے آئے تھے اورس ابھی چلے گئے واپس
اچھا اور آپ ہمارے آنے کا کب تشریف رکھ رہے ہو
جی ہاں کبھی بھی آ سکتی ہیں ہم آپ کے یہاں پہ دو شاء اللہ آپ بلائیں گے نا جبھی آ جائیں گے
واہ اللہ میں تو ابھی بلا رہی ہوں آ جاؤ نا ایک دوسرے کے مل بھی لیں گے
جی ہاں بالکل بالکل آئیں گی آپ کی یہاں پہ
ہ اور پت ہے ہمارے یہاں عید کی توار تہوار ہوتی ہے نا اس کے لیے سجاوٹ پورے گھر نے مل کے کی صاف صف بھائی وغیرہ میری باجی نے کروائی میری بھبھی جان نے کروایا گھر ایک دم ایسے الگ الگ طریقے کی لائٹ لگائ گھر مطلب ایسے چمکا دیا جیسے کوئی تاج محل ایک دم کوہی نور کی طرح
یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بہت اچھا فرمایا آپ نے
ہاں جی ایچ
تاج محل کو بھی تاج محل کو کو بھی پیکا کر دیا
بالکل بالکل اب یہ نا بعد میں کرتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ
ا جھوٹنا و